شکر اللہ کا کیا تھا لا کی اور کیا تھا یہ تو فون بیچ میں کاک ہاں بولو ہیلو ہاں و ولیکم السل السل علیکم
وعلیکم السلام آپ کو لیٹ آتی ہے میری آواز
نہیں یہ پہلے جوائننگ میں ہوتا ہے نا باقی برابر آتی اچھا کیا تھا لوگ کی اور کیا تھا ہاں ٹھیک ہے تو کال کٹ گئی تھی نا اچانک اس لیے مجھے یاد ہی نہیں رہا اور کیا کیا پکایا تھا آپ نے
اور یہی ٹماٹر پنیر اور ہم نے چکن بھی پکایا ہے میڈ بھی کیونک آ جائے گی نا بھابھی اسی لیے ہم نے دو چار پکوان پک
اچھا کیا اور ویسے بھی تو ال پرسوں آپ کو انشاء اللہ یہ فنکشن ہی ہے تو پھر واز آئے گا دھرروازہ آئے گا
کرنی ہے تھوڑی شام کو آئیں گے پھر کل تو اور بزی ہے پھر پرسوں کا دن بھی ایسا صی
پھر منڈے سے پھر بھی ریلیف پھر مانڈے سے کہ مانڈے سے تو وہ اٹھ اٹھانا ہے نہا پھر جو بھی میس پھیلے گا وہ اٹھانا ہے منڈے کا دن اس میں جائے گا منڈے کا دن اسی میں جائے گا
اب کیا کر رہی ہے ہوتے ہے کچھ دن
ہاں اور کیا اور یہ اچھی بھی لگتی ہے انشاء اللہ ہاں ہاں ارے یہ ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اللہ تعالی خیر خیریت سے سب کچھ انجام لائے
عامئین اور کیا آج کل تو بس سب ٹھیک رہے
انشاء اللہ سب ٹھیک رہے گا آپ اگر آپ اگر ایسا کرو گ نہ تو تو آپ اور بھی سوک جاؤ گی یہ سوچتے سوچتے سب ٹھیک رہنا چاہیے وہ یہ سب ٹھیک رہے گ
وہی مجھے رہتی ہے نا ٹینشن آپ کیا کریں
ہاں یہ تو سچ ہے آپ کو تو رہتی ہی رہتی ہے کرنا کچھ نہیں بس کرنا کیا ہے اللہ کو یاد اور باقی کچھ
ہاں ر کیا
اور س سب چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے اللہ پر وہ ان شاء اللہ اچھا ہی کرے گا اور جو بھی ہوتا ہے نا اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے اور کیا اچھا وہ گولڈ ہاں ہاں میں نے سنا
تیاریاں
ہ ہمیں بھی ہے نا کزن کی شادی اگستٹ میں
کس کزن کی ہاں ہاں آپ کو بھی ہے بارامولہ میں شاید
کہاں وہ وہی ہے کیونکہ اس نے ڈوٹی ہے ہاں کپڑے تو لاے ہے اب اپنی بہن سے بول رہی تھی شاید میں اور کپڑے نہیں لاؤں گی جی کیونکہ جانا تو دو دن کی میں نے لا یہ نہ بہت جانا تو دو دن کے لیے ہوگا وہ اب کتنے لائیں گے فنکشن کے کب بی اور
کیا کیا لایا
میں نے لائننگ والا ایک سوٹ لائننگ والا سوٹ لایا اور کوٹن وا وغیرہ بھی لایا اور جو وہ تھے نہ شبو کے شادی کے کپڑے وہ ابھی ایسے ہی نیے پڑے ہیں تو ان میں سے بھی
ہاں وہ تو آپ کو اچھے تھے وہ بھی لگانا
ہاں وہ بھی لگیں گے اور ایک سوٹ تو میں بھول ہی گئی تھی لگانا وہ مجھے پتا ہے وہ شادی کے بعد لایا ہے ماما نے مجھے جو یاد ہوگا آپ کو بلو کلر کا ہے وہ پھر سہلت جی نے بولا تھا مجھے بھی لے آؤ بلو کلر کا وہ لائننگ والا وہ میں بھول ہی آپ کو یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے نہ وہ مجھے پتا ہے مجھے خود ہی بھول گیا تھا لی بھول گئی تھی ہاں ٹوٹلی بھول گئی تھی پھر کچھ دن پہلے میری بھا بی کو یاد آیا بولا دیدی جان آپ کو وہ ہے نہ میں ایسے دیکھ رہی ہوں اس نے جب پھر پوری ہسٹری بولیا کہاں سے لایا
ہاں یہ ہوتا ہے کبھی بھول جاتا ہے
پھر ہسٹری پٹ
میری ماما کوئی فرن بول گیا تھا وہ بھی اتنا اچھا فیبرکلا کے نا مطلب اچھا رن پھر میں نے جب لاکر کھولا تو میں نے دیکھ نے ب مام آپ کو تو یہ بھی ہے وہ پھر خوش ہو گئی مجھے
اور کیا یہ تو کسی کزانے سے کم نہیں لگتا پھر پتا ہے جب لاسٹ ایئر مجھے آپ کے گھر آنا تھا نا ہم تو ہم تو ہے نا کپڑے کے پا گل۔ ایسا ہم کہہ سکتے وہ خود کو مجھے اتنے کام دیتے تھے میں نے پھر بھی اٹھارہ سو پچاس کا ایک سوٹ لایا مجھے پہلی بار بہن کے گھر جانا ہے بس ا خدا کی قسم سچ ہے اسی ٹائم لایا اسی ٹائم سلنے دیا اس کو فون کیا یہ ٹیلر کو کہ بولا جلدی جلدی جلدی دو مجھے پر سو جانا ہے ایک دن میں سنو نا ہاں دیا نا اس نے تو دیا اچھے سے پھر کیا ہوا جب آپ تیاری کر رہے تھے نا پیکنگ وغیرہ چیزوں اذہان کے پاس آنا سنا ہوگی پاس تو پنگ کر رہی وغیرہ وہ یہ سب تو میں نے اقرا سے بولا اقرا میرے کپڑے دیکھو کیسے ہیں ہ میری عادت ہے میں دکھاتی ہوں کیونکہ مشورہ دینا لینا چاہیے نا میں نے ایک سے بولا اقرا میرے کپڑے دیکھو اس نے بولا بڑی یہ بہت اچھا ہے جو آپ نے لایا ہے لیکن یہ تھوڑا یہ لگتا ہے مطلب اگر آپ ایک دو بار گئی ہوتی تو کوئی بات نہیں آپ تو شادی بھی نہیں گئے اس وقت تھوڑا ڈف فرنک لگاؤ پھر میں نے کیا کیا وہ ویسے ہی رکھا خدا کی قسم چلاگایا وہ جنوائ والا تھا مجھے لگا کہ وہاں پنک اور وائٹ پھر وہ جو گرین تھا وہ میں نے عید پہ لگایا تھا پھر اس بڑی عید پہ اس کے بعد میں نے دو د ٹوٹل وہ میں نے دو دن لگایا ہے گرین کلر کا بس دو دن کے بعد نکالا ہے نا دلہ دھویا ہے ماما نے تب سے پس کر کے ہے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں آ
یہ ہوتا ہے اب کتنے کپڑے لگائے انسان ہمیں ہمارا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا
کبھی نہیں بھرے گا اسی لیے تو پاپا نے یہ پچھلی بار سنا نا ایسے مطلب مجھے پیسے وغیرہ آ گئے اس نے بولا چلو گولڈ میں انویسٹ کرو اچھا رہے گا آپ کے لیے ورنپ ورنپ پ سار پیسے قابووں میں اڑاؤ لگانا تو اتنا ہی ہے جتنا ضرورت ہوگا شروع ایسے ہی رہیں گے مگر سچ میں وق وقت رہتے نہا باڑو بات بہت ویلیبل ہوتی بہت زیادہ اچھی ہوں بہت زیادہ پاپا خوش ہوئے
پھر لگا ہی اننہوں نے
شوقین ہے واچز تو اس کو بچپن سے ہی اس کی دل دماغ دونوں میں ہوتی اس کو ہ اس نے وہ کال ہی پہناا کل ہی پہنی اس نے اور آج خدا کے حوالے کام پہ گئے تو ساتھ لیا میں بھی خوش ہوئی کوئی ایسی چیز لائی جو پھر بھی صاف رہے گی لیکن اس نے کہا میں یہ پیسے آپ کو ریٹرن کروں گا
آپ نہیں لینا مگر
میں تو نہیں لوں گی مگر وہ بھی نہیں مانے گا مجھے پتا ہے نا وہ نہیں معانتا وہ کہتا ہے
بولو نا اب آپ یہ میری طرف سے آپ گفٹ سمجھو
ہاں وہی کل تو میں نے وہی کہا پھر بھی آ گبرا کا تو ٹھیک اگر نہیں تو جب نہیں مان گا تو ایکسٹرا ہی لوں گی ان سے اور کیا اور یہ تو آیا ہے نا اتنا مطلب ہمارے پاس وغیرہ ورنہ تو وہی دیتے یہ ہے نا
ہ ہم بھی کیا کریں گے کہاں سے لائیں گے صحیح بات ہے آپ کو پت ہے کھانا کھا کی جیسے نیند چڑھتی ہے مجھے جیسے آنکھیں ہی بانند ہونے لگی ورنہ میں کبھی دن میں نہیں سوتی ہوں مجھے آتے تھے نا اسٹوڈینٹ ہ مطلب مجھےالکل بھی عادت نہیں آج کل مجھے پتا نہیں جیسے
ہ فری نہ فری ہو گئی نا اب یہ جو پچھ لاسٹ پہ میں
ہوا اگر میں
ہاں یہ بھی یہ بھی بات ہ صحیح ہے آپ کو پت ہے یہ کھانا کھانے سے جب مجھے کبنی دادی تھی میں سکول بیٹھی نا
مجھے بھی آتی تھی کالج میں بھی ایک بار آپ کو پتا یہ جو کہ ہمیں اردو ٹیچر تھی ہمیں ایک بار رکھا تھا ایک سمیسٹر چل میں اور دور ہوںی بار نہ کامرس میں مت اردو ہوتا تھا پتا نہیں کیا سلیبس تھا ب ہمیں عجیب سا رکھا تھا اب ہمیں ایک اردو ٹیچر پڑا رہی تھی وہ ا اتنی بورنگ لگ رہی تھی لیکچر مجھے کہ میں نے سپنا دیکھا ہے سیریسلی م یاد ہے کہ میں نے سپنا بھی دیکھا ا بیینچ پہ بیٹھے بیٹھے
میں کہوں گی میں اسکول میں تھی تینٹھ میں ٹینٹھ کی بات ہے خدا کی قسم پہلے لنچ تو ایکٹو رہتے تھے جب میں کھانا کھاتی تھی نا اور میں فرینڈ بینچ پہ رہ بیٹھتی تھی یہ کیا ہوا
ہاں بولیے
ہاں جب یہ لنچ کھاتے تھے نا بریک بند ہوتی تھی ہمارا ا لگتا تھا بائیولوجی کلاس کیا مجھے اتنا اتنی نیند آتی تھی سر لیک ر دی رہے تھے نا دیتے تھے نا مجھے لگ رہا تھا یہ وسپرنگ کر رہا ہے اٹوں کو اتنی مجھے ن میں خود فرسٹ بینچ سے لاسٹ بینچ تک جاتی تھی سونے پھر مجھے سر وہی سے بولتا تھا روبینا آپ ابھی سونے نہیں گئی اگر میں کبھی نہیں جاتی مجھے ایسے ھی و کھیتی حینا و بیہوش ہوتی تھی وہاں کھانا کھاتے تھے نا پیر سحی بات ہے سحی بات ہے پر مجھے اتنی ہنسی آئی جب کھا لی تھی ہمارے گھر کھانا کھاتے ہی اسے پتا نہیں کیا ہو گیا وہ بات کرتی تھی بہت
ہے میری پوفی کو بھی ہے بڑی والی وہ لوگ سب آپ کو پتا ہے میرے کاوشیں کا ہے نا دکان وہاں پر وہ وہ کیا کرتا ہے وہ دکان بند کرتا ہے ڈھائی بجے وہاں پہ جیسے رات ہو جاتی ہے دوپہر کے سارے سوچ جات دروازہ
ہم بھی سوتے ہیں میں نہیں بولوں گی یہ ہے نا میری کزن رک وہ جب آتی ہے نا وہ ہمیں اتنا پھر ڈانٹتی تھی اٹھو پھر کیوں لایا ہے مجھے پھر کس لیے ایسے
میں بھی اس کزن کو یہی کر دی ہوں برابر تم کیا مجھے یہاں پہ سونے تمہیں سونا ہے مجھے
چلو اللہ حافظ اللہ حافظ